اب ٹھیک کیسے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں
ہ تو ادیپا میں آپ سے نا اس سے پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا میرا میرے والد صاحب جنوبی افریقہ گئے ہوئے تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا ویسے گئے ہے کچھ تجارت تجارت کے لے گیا ہے تو دیوا ایک کل رات ایک عجیب چیز ہوئی میرے ساتھ
کیا ہو گیا
میں اور میرا دوست ایک رستے سے واپس آ رہے تھے رات کے قریب گیارہ بجے ہوں گے
ٹھیک
ایک پرانی سی جیپ رستے کے سائڈ کھڑی تھی انجن بند تھا لائٹس بھی آف تھی
ایک
تو کیا ہوا نا دور سے لگا کہ نہیں لیکن جیسے ہی ہم پاس آ گئے کسی نے لائٹ کی لائٹ ماری
ٹھیک وہ کون تھا
ہم بھی مطلب میں پہلے ڈر گیا تھا پھر سوچا شاید کسی کو مدد چاہیے
اچھا
تو ہم لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جیپ کھای تھی
آپ پاگل ہو گئے آپ کیا بول رہے ہیں
مطلب سمجرے کسی نے ایک لائٹ ماری
اچھا ٹھیک آپ کو آپ کو یہ لگا کہ شاید جی پہ لیکن وہ کسی
ذرا آپ بات سنو پہلے پوری آپ کیا یہ عجیب پہلے بات سنو نا مطلب وہاں سے نا کسی نے لائٹ ماری آپ سن رہے ہو
ہاں میں سن رہی ہ
بس وہی تو ایک راز ہے
بہت اچھا مزاق کر لیتے ہو آپ لیکن میرا جو ہے نا ابھی مذاق کرنے کا نہیں ہے کیونکہ میرا کل
نہیں پہلے بات سنو نا پھر جنگل کی طرف کچھ آواز آ رہی تھی پتاہ ہے
ہاں
پت کس طرح کی
مجھے کیا پتا
مطلب پوچھو نا کس طرح کی ہوتی
مجھے نہیں وہاں کس طرح کی
جیسے کوئی سوکھے پتوں پر چل رہا ہو میرا دوست بولتا چلو دیکھتے مطلب جیسے جیسے نا کوئی سوکھے پتوں پر چل رہا ہو میرا دوست بولا چلو دیکھتے جیس مطلب جیسے کوئی سکھے پتوں پر چل رہا ہو میرا دوست بولا چلو دیکھتے ہیں ہاں پھر میں مان کے
آپ کے ساتھ آپ کے کون دوست تھے
وہ میرا ہے دوست کا نام ہے فرقان
ٹھیک آپ کو پتہ ہے میرا کل امتحان ہے نا تو میں صبح سے پڑ رہی ہوں میرا سر جو ہے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے ابھی جو ہے کھانا کھانا ہوگا ویسے آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں
کھانے میں اہم گائے کا گوشت پہلے بہت سو سنو نا پھر میرا دوست بولا چلو دیکھتے ہیں اور ہمانون گے
ایک
کیونکہ ہم میں بھی تھوڑا پھر کیا ہوا تھوڑا ہم اندر گئے وہاں ایک پرانا ایک قلعہ تھا جنگ جنگل
لیکن آپ کو پت ہے ایسا کچھ نہیں ہے
ارے بات تو سنیے نا جنگل کے بیچ ایک قلعہ تھا اس کے نیچے ایک پرانا پرانا سامان تھا کچھ پرانا زمانے کا سامان تھا گڈی وغیرہ تو کیا ہوا
آپ میں آپ میری بات سنو مجھے ابھی سونا نہیں ہے لیکن آپ کو میں بول میں آپ کو بول رہی ہوں نا میرا کل امتحان ہے ٹھیک ہے آپ جو یہ مذاق کر رہے ہیں نا مجھے ابھی مذاق نہیں کرنا میرا امتحان ہے کل میرا سر بہت درد ہو رہا ہے ایک
ارے ابین
مجھے پتا آپ مذاق کر رہے ہو آپ رہنے دیجیے یہ مذاق
ارے مذاق نہیں تھا چلو خیر کبھی کہیں کبھی اور بتا سکتا ہوں
ہاں ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا میں پڑھائی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں میرا جو ہے سائنس میں داخلہ ہو گیا سائنس میں میرا یہ ہو گیا تو سائنس جو ہے نا بہت اچھا ایک یہ ہے مضمون ہے اگر ہم دیکھیں سائنس میں بہت سارے اس میں ہم مطلب آج کل کے زمانے میں سائنسدانوں کی بہت ہمیں ضرورت ہے کیوںونکہ جیسے سیلاب آ رہے وغیرہ یا بہت موسم تبدیلیا آ رہی ہے تو سائنس دانوں کی بہت ضرورت ہے آپ کو نہیں لگتا آج کل ہمیں
جو آپ کو جو ہویچ جو روایت آج سائنس کرتی ہے نا قرآن میں ہمارے قرآن میں چودہ سو پندرہ سو سال پہلے وہ روایت آئی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا
ہاں بالکل وہ تو ہے لیکن آج کل کے بچے جو ہے نا وہ سائنس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے صرف اپنا ٹائم موبائل فون پہ سروف کرتے ہے میں تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں بچوں کو دیکھ کر اور صرف کھیلتے رہتے ہیں بچے میں نا صبح سیر پہ چلی گئی تھی تو صبح سویرے بچے کھیل رہے تھے ادھر
ہوں بہت کچھ تو یہ آپ آپ بہت بار بول رہے ہیں موبائل فون موبائل فون اب موبائل فون سے باہر بھی دنیا ہے کچھ اور مضمون پہ بات کرے نا
کتنی بار آپ مطلب کتن بار بہ ہم بات کر رہے تھے تو آپ صرف اس پہ ہی بات کر
کرتی ہوں نا اس لیے میں آپ کو موبائل فون پر خیر آپ یہ چھوڑ دے آپ مجھ سے بہت
اب پھر اب میرے کہنے کا مطلب پھر سمجھدار کے لیے کافی ہے
ہاں ٹھیک اب مجھے آپ بولیے آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے
کھانے میں مجھے گائے کا گوشت
ٹھیک مجھے کھانے میں مٹھائیاں پسند ہے کھیر وغیرہ
چھی مٹھائیا کوئی کھانا ہے مٹھائیاں تو بس خوش خوشی کے پلوں خوشی کے سمے کھائے جاتے ہیں مٹھائی کو آپ کوئی کھانا مانتے ہو یہ چینی کا زہر ہے
ہاں چینی ایک زہر ہے
مٹھائی کوئی کھانا نہیں ہے مٹھائی تو بس کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے
اور کیا میں تو لیکن پسندیدہ مطلب نا میں شوقین ہوں میٹھائیوں کی بہت میرا پسندیدہ وہی ہے ایسے تو کھانے میں مجھے آلو کی سبزی بینگن کی سبزی اور بھنڈی پسند ہے
ہاں بہت اچھی بات ہے
کیا بولوں آپ کو اس کو سب سے زیادہ پسند جو ہے نا اس میں ساگ پسند ہے کھانے میں
ہاں
ساگ اور کریلے کی سبزی اس کو پسند ہے
ہوں اچھا آپ کہاں سے آپ
آپ کو مرچی والا کھانا پسند ہے کہ آپ کو
مجھے مرچی والا لگتا ہے تڑکا مجھے مزیدار بھی لگتا ہے مطلب مجھے میٹھا بھی لگتا ہے اور کڑوا بھی لگتا ہے اور تیکھا بھی لگتا ہے
بس زیادہ وہ اسپتال والا کھانا نہیں لگتا ہے
ہاں ہاں مجھے جو ہے نا میٹھا سالن ہی زیادہ پسند ہے
اور مجھے گائے کا دودھ بھی اچھا لگتا ہے
ہاں ہاں گ گائے کا دودھ تو شدھ ہوتا ہے شدھ ہوتا ہے
اور شدھ دودھ ہوتا ہے نا
ہاں میں جو ہے نا بھینس کا دودھ پسند کرتی ہوں بھینس کے دودھ سے جو ہے نا دی بہت اچھا
اس میں کیا ہے مطلب آپ کو پتہ ہے مطلب اس میں کیا اگر کسی کو بولیں گے آ بہار سے مجھے لگا اب م بہار سے کیونکہ آپ نے بولا نا پچھلی بار آپ کی کوئی کزن ہے بہار سے
ہاں ہاں وہ بہار میں ادھر وہ جو ہے نا اپنی تعلیم کے لیے گئی ہے گیارہویں بارہویں جماعت میں اس نے ایڈمیشن لیا ہے وہاں تو اس کا جو ہے نا سائنس ہے یہ تو اس کو جو ہے اب ڈاکٹر ری کی سیٹ کے لیے وہ پڑ رہی ہے تو وہ اچھے نمبرات سے پاس ہوئی تھی دسویں میں بھی بارہویں میں بھی تو میں چاہتی ہوں کہ وہ اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے
ہاں
میرے جو والد ہیں نا وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو ہے سب بچے اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے دسویں یا بارہویں میں اور بچے کو چاہیے کہ دسویں اور بارہویں جماع پہ بہت محنت کرے زیادہ سے زیادہ
اچھا تو آپ فلمیں دیکھتے ہیں
ہاں کبھی کبھی
تو آپ کا پسندیدہ کلاکار کون ہے
ایسے تو میرا پسندیدہ کلاکار کیا بول ایسے تو نہیں کچھ خاص پسند اصل میں میں فلمیں دیکھنا زیادہ پسند نہیں کرتی ہوں میں تو مطلب
ہوں
زیادہ تر میں گھومنا پسند کرتی ہوں مجھے گھومنا بہت پسند ہے
ہاں
اور میں زیادہ تر دھیان اپنی پڑھائی پر ہی دیتی ہوں کیونکہ میرے میں نے آپ کو بولا کہ میرے امتحانات چل رہے تو زیادہ میرا دھیان پڑھائی پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ان سب فضول چیزوں پہ وقت سرو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پڑھائی کرے اور اچھے کاموں میں دھیان دے
جی بات تو صحیح ہے
اس وجہ سے میرا تو دل کرتا ہے کہ میں زیادہ تر دن بھر ایسے ہی بیٹھی رہوں مگر کیا کرے پڑھنا بھی ضروری ہے
تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ دن دن ہم زیادہ مطلب ہم زیادہ کام مصنوعی ذہان سے کرتے ہیں مصنوعی ذہنت سے مصنوعی ذہنت کی جسے ہم انگریزی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بولتے ہیں اسے ہماری اردو زبان میں مصنوعی ذہنت کہتے ہیں
اس سے تو ہم کام کرتے ہیں زیادہ تر کیونکہ اب بچے بھی اس کا استعمال کرنے لگے اس وجہ سے جو ہے بچے کو اب مطلب عادت ہی پڑ گئی ہے تو اب وہ ٹیوشن جو ٹیوشن ٹیچر ہوتے تھے ان کا کام بھی بند ہو گیا اب تو بچے خود سے ہی پڑھائی کرتے ہیں ہمارے زمانے میں تو ہم اپنے اساتذہ سے مشورہ کرتے تھے اس کتاب میں ہمیں پڑھا یہ کیا مضمون وغیرہ وہ یہ لیکن آج کل تو بچے خود ہی پڑھ لیتے ہیں سارا وہ ان بچوں میں بہت اچھی خاصیت ہے
مجھے لگتا ہے بہت سی نوکریاں ختم ہو جا رہی ہے مطلب ہو ہو جائیں گی دیکھو نا مصنوعی ذحنت آج اخبار میں عنوان
مجھے لیکن لگ رہا ہے نا ایک اچھا بات ہوتی رہے گی انشاء اللہ آگے اللہ حافظ السلام علیکم
چلیے میں ابھی کھانا کھا لیتا ہوں چلے اللہ حافظ